اوف
ا اسلام علیکم
وعلیکم اسلام لایا بیٹی کواندر
ہاں میں نے لایا اس کو ماما نے لایا
وہ کہاں گئی تھی
دروازہ کھلا تھا وہ نکلتی ہے باہر وہیں سے
ہاں اتنی خوش ہو گئی ویسے نہ صبح سے مجھے دیکھا یہ کیسے بلا رہی ہے
ہوں
اور
بس نہیں لگا کے رکھا ہے گیس پہ آپ نے بنایا شام کے لیے
ہاں میں بھی مائکے میں ہوں تو مجھے نہیں بنانا پڑتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ابھی چھٹی پہ ہوں
چلو وہ بھی اچھی بات ہے
ہاں
کچھ ٹائم کچھ ٹائم بریک
ارے بائی اب بول رہا تھا اج میں شام کو گھر آو
اچھا آپ نے کیا کہا
اب کچھ نی ہوتا ہے میں نے بولا ڈاکٹر نے بولا ریسٹ کر کونسا ریسٹ مینے بولا اس نے بولا جھکنا بھی نہیں ہے باری بھی نہیں اٹھانا ہے
ہوں ہوں
کیا بولے گا
پمانا کی جانا ہے
پتا نہیں اب آئے گا شام کو لینا ہے زارہ جان خدا
اچھا ٹھیک
اسی ٹائم کو بولو مجھے کیا کرے ہے
ہاں
اسی ٹائم جب بھی وہ بول رہی تھی وہاں پہ جو تھے نہ یہ ہاسپٹل میں اور وہ اس کی ریلیٹو
ہم ہم
اس کی بیٹی کی بیٹی ہے چھوٹی سے ہایا کی جتی ہایا سے چھوٹی
ہم ہم
بولی تھی وہ آئس کریم کھاتی ہے اور جوس پیتی ہے اس کو فیشن ہو گیا ہے اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے
ہم
اور کیا اوپر سے یہ وہ اس کو بول رہی تھی اس کو بلڈ میں انفیکشن ہو گیا ہے
ہاں وہ زیادہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہاں سے کیا ہوتا ہے
بول رہے تھے اس کو بخار اتر ہی نہیں رہا ہے تو اب یہ پتا نہیں میں نے وہاں پہ اس کو دیکھا احسن بھای ہے نا وہ باہر جو
تو وہی تو دیکھا ہاں میری جان
میں نے اسکو ادر ہی دی
یہ مجھے کچن میں آئی خود ہی پیچھے پیچھے اب بلا رہی ہے لیکن وہ بھی اس کو میرے ساتھ یہ عادت ہے نا
ہاں ہاں اس کووچ تو یہ میں نے اس کو ادھر دیکھا اس کا بیٹا جی تھا سات اس کو آیا نا اس کو بیٹے کو سرجری کچھ باہر
کسکا بیٹا
آپنی آواز روک روکے آ رہی ہے
جس کا پروجنل اسٹور ہے نا با آسین پروجنل اسٹور
ہاں ہاں اس کا کیا ہے
اس کرجو چوٹا بیٹا ہے نہ اس کو تھا نا ہاٹ میں کچ پرابلم
اچھا
چھید اور کیا چھید کہ پتہ نہیں کہ چھوٹا سا ڈیڑھ سال کا
اچھا
پھر اس کو بچارے کو اس کو دم گھٹتا تھا پھر اس کو لیا باہر آ شاید دہلی کے کہانی ہاسپٹل میں اس کو وہاں سرجری کرائے اس کو شاید دس بارہ لاک روپئے لگے
ہممم
اور کیا وہ اتے پریشان ہو گئے تھے
ہمم اور بھی کیا کوئی بات ہے ہم کو پتا ہے ماما کو بھی نکلا نا وہاں
ہاں
آپ کو پتا ہے میری ماں کو بھی نکلا تھا وہ ہاٹ میں چھید
کس کو
میری ماں کو
ہاں تو پھر اس کو سرجری کی ہے تو اب یہ میں نے ادھر ہی دیکھا پھر میں نے اس کے ساتھ بہت ٹھیک ہو اس نے بولا ہاں مے وہ کیا کہہ رہے تھے بولو اس کو کچھ بول رہا تھا وہ اس کو کچھ کان میں کہ کیا زکام کی وجہ سے ہو جاتا ہے پاس کے کچھ بول رہا تھا اسی لیے آیا تھا میں نے بولا اچھا پتا نہیں وہ اسی کا وہی بیٹا تھا کہ کوئی اور تھا مجھے پتا نہیں چلا
بچارے کو پتا نہیں کیا ہوگیا اصل میں نظر بھی لگتی ہے نا
ہاں اوکے
اس کو بڑا بیٹا بھی اتنا اچھا ہے بیٹی بھی اتنی اچھی ہے پھر پھر سے دوبارہ بیٹا پیدا ہو گیا اس کو اچھا سا تو پتا نہیں کس کی نظر لگ گئی
ہ وہ تو ہے نظر تو ہے میں سوچ رہی تھی اج نہ کوئی ریسپی بناؤں گی
ہے کر
ہاں
کیا بول رہی تھی
میں نے سوچا میں آج کوئی ریسیپی بناؤں گی
اچھا اچھا اچھا مجھے لگا تم بول رہی میں ہا ایک کے لیے کوئیی ریسیپی بناو
نہیں میں آج کوئی ریسیپی بناؤں گی تو میں سوچ رہی تھی آپ کو مت آتی ہے بریانی بنانا
مجھے کہاں آتی ہے
پھر کس کو اتی ہے
کسی کو نہیں
مجھے لگا آپ مجھے بتاؤ گے پھر کون سا کون سا اچھا خاصا کھانا آپ کو آتا ہے بنانا
بس یہی گھر کا کھانا مجھے کہا آپ نے تو بریانی بنائی ہے گھر میں آپ بناتے
جو میں آج اسپیشل بناؤں گی کیا آپ کی آواز پھر سے رک رک کے آ رہی ہے
آ
آپ کی آواز پھر سے رک رک کے آ رہی ہے
آپ کی بھی آ رہی ہے
اچھا میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو
میں نے بولا آپ ہی بناتے تھے ادھر میکے میں بریانی ہم نے کبھی نہیں بنائی
ہاں ہمیں آتی ہے میں سوچ رہی ہوں مطلب وہ شاید مجھے آتا ہے مجھے لگا آپ کو کوئی اور تو مجھے بتاؤ گی
نہیں
اچھا نہیں میں نے سو سوچا آپ کا سسر جو ہے آپ نے کہا وہ بڑا شہ
شئف ہے
اس اس سے آپ نے کچھ بھی سیکھا
نہیں
نہیں ایک چیز سیکھی ہوگی
کیا
وه جو گوشت تو اوپر تک جاتا تھا
ہاں
وہ جو گوشت تو اوپر تک جاتا تھا
ہاں وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ
پتا ہے
اللہ کے کسم پس پچھلی بار میں پچھلی بار انہو نے کیا تھا تو پھر جتنا میں اس سے ہو سکا میں نے اتارا کیونکہ نے جو گھرمی میں ہمیں اسٹول تھا نا اوپر چڑھنے کا وہ پتا نہیں کہاں لیا ہے مسجد میں کہ دکان پہ دونوں چڑی ہی نہیں اور پتہ ہے پچھلی بار انہوں نے مرغے کا بنایا تھا یہ
کیا
وہ چکن بالس بناتے ہیں نا بس یہی بنائے تھے اس میں ڈالے تھے انہوں نے ہری مرچ دھنیا پتا ہے وہ کیسے بن گئے تھے
ہاں
بریڈ پکوڑی کیسے ہوتے ہے
ہوں
مجھے ان میں سے ویسے ہی وایب آرہی تھی
اچھا
جس میں بریڈ پکوڑا کھا رہی تھی
پھر
پھر نہیں کہا سب نے تو
میں نے پانی رکھنے کے ٹائم ماما کو بولا میں نے یہ پینے کے پانی کے لیے بھی رکھا
ہاں
دیکھیے مجھے لگتا ہے یہاں اتنا نہیں ہے
اچھا اچھا
اس نے کہا تھا ایک جنگ میں نے رکھ نہیں اس نے کہا تھا ایک جگ میں نے رکھا ہے پھر اس نے کہا اگر ہے تو رکھو مجھے نہیں رکھتا گا ہے
تو کیا بولتے ان نے ایک ہی چکن کو مطلب چکن بریسٹ کو کیا تھا یہ بنایا تھا چکن بالز باقی جو لیگ پیس ویگ پیس ہے وہ پکائے تھے اگر تم دیکھو گی نا تو وہ کھاتی چکن بلز جیسے بریڈ پکوڑے تھے اور وہ باقی جو پکاے تھے وہ وائٹ وائٹ جیسے
چوڑو میں اس بات تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں بالکل بھی مزہ نہیں ہوتا ہے جو بھی چکن کا بناتے ہیں نا
ہوں پتا ہی میں نے پچھلی بار یہاں پہ بنایا تھا میں نے پچھلی بار یہاں پہ بنایا تھا اور تم اپنے ہسبینڈ کو بولنا اس میں کتنا مزہ تھا لیکن مجھے خود کو اس میں مزہ نہیں آیا اب جنے اور تانش میں نے بھی کھایا میں نے جھوٹ بولو میں نے شام کو بھی ایک کھایا صبح بھی ایک کھیا جیسے ہوتے ہیں نا یہ وازوان میں رشتے ویسے ہی بنائے تھے میں نے وہ پوری تھی انکو فنش اللہ کی قسم اور میں نے اچھا سے دالا تھا گارلک بھی سب کچھ اس میں اتنا مزہ تھا اور اوپر سے میں نے اس میں گیہوں یہ نا گھی بھی ڈالا تھا اس کو نماز ہو گیا تم بولو دانش کو اس میں کتنا مزہ تھا لیکن ماما کو پسند نہیں آیا پھرا ہم نے دوبارہ نہیں بنایا
مجھے بھی مطلب اگر کیسے بھی بناؤ نا مجھے چکن والے وہ پسند نہیں آتے مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے نہ جو گوشت کے بنتے ہیں نا انہیں مزہ الگ ہی مزہ آتا ہے چاہے وہ کیسے بھی بن
دانش کو اس کو مزہ آیا لیکن ہمیں نہیں آیا
نہیں مجھے خود بھی پسند نہیں ہے وہ چاہے کیسے بھی بنے
ہاں ان میں آ تھوڑا سے سمل جیسی
جی پتا نہیں کیو
ممی نے کھایا ہے نہیں اس اٹھایا واپس کھانے میں
میں سوچ رہی ہوں
ہمم
ہماریے کزن آئی تھی ابھی
اچھا
وہ کیسے گئی ہوگی روٹی لانے اس دھوپ میں
ہاں وہ کیا ان کو وہاں پہ نکلا ہی نہیں
ہاں اس نے کہا لیکن پھر بھی مطلب کیسے نکلی ہوگی وہ
اگر تم دیکھو گے نہ تم کرو شکر مناو تم ان کے کے ساتھ گھر آئیے اگر تم ا اس ائم ویسے نا گاڑی میں اس کی گاڑی میں تمہارا قیمہ بن جاتا وہی پتا ہے اس کی کہاں پہ تھی اس پہ کہاں پہ تھی گاڑی ر تھی بائی پاس پہ کھلے میں
اور کیا وہ بھی تھے نا وہیں پہ اگر اسکوٹی کرنے کے ٹائم پتاہ ہے مجھے کیا ہوا
تم دیکھتی نا اس میں کیا تھا گاڑی میں مجھے پتا ہی نہیں میں کہ کیسے آئی یہاں تک اپ سونچ رہی ہو نا مجھے مجھے ڈر لگ رہا ہے
یہ ہوتا ہے میں جب اسکوٹی پہ بیٹھی نا مجھے تب ڈر لگا اب کی بات ہی نہیں ہے
اور کیا پھر بھی اسکوٹی پہ آتی ہے ہوا چاروں سائڈ سے گاڑی بھی مت آتی ہے
نہ نہ نہیں آج باہر مجھے لگتا ہے بالکل بھی ہوا نہیں ہے
کچھ بھی نہیں میں بولوں اسکوٹی پہ جب چلتے ہیں تو ہا آتی ہے پھر بھی
ہمم
ادھر ہاسپٹل میں بھی گھر میں تھی تھی نا
ہاں
پتا نہیں ان کو اے سی نہیں چلتا ہے چلتا تھا لیکن وہاں پہ چل رہا تھا دروازے کے پاس ہی تھوڑی ٹھنڈ تھی وہاں کینٹین والے کے پاس بھی کتنی گرمی تھی
ہاں ہاں وہاں وہاں تھی اب باہر گئے نا اندر اندر اچھی تھی اندر نہیں
اندر تھی تھوڑی سی تو لیکن پھر بھی ٹھیک تھا جاں میں ایمجنسی میں گئی نا انشاء اللہ وہاں ہم بہت اشا تھا
اچھا
وہاں پہ ایک پیشنٹ تھی وہ بول رہی ہے اسی پیشنٹ کو ہی اس کو انجیکشن لگاؤ
ہاں
اس کو پھر بولو وہاں پہ کس نے آپ کیا بول رہے ہو ادھر بول رہے مجھے لگا یہ کچھ کالے کپڑے پہن کے ہم تو کچھ نیا اسٹاف آیا ہے اور نہیں مے تو لال کلر وہاں پہ تھی کوئی لڑکی وہ بلیک کلر میں اتنی اچھی تھی اس کو بلیک اور کی مطلب پورا بلیک لگا ہوا تھا واٹسپ جیسا
اچھا اچھا
وہ بول رہی اس کو اس کو انجیکشن لگاو بول رہی میں خود پیشٹ ہوں میں کہاں لاوگی اسکو انجیکشن
اچھا
پھر کوئی نرس آئی تو اسی نے اچھا چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں مجھے تھوڑا سا کام ہے
کوئی بات نہیں ٹھیک